ہاں اج پر
کٹ ہو گئی تھی کول
اچھا ٹھیک میں نے دیکھا ہی نہیں میں بات کر رہی تھی یہاں سے
ہ یہ میں کیا بول رہی تھی میں نے بولا ہاں وہاں کوسریا میںم مجھے ڈسپلین ٹھیک لگا میں ادھر ہی جاتی ہوں اب
اچھا ٹھیک ہوگ ٹھیک ہے
ہاں میں نے سکس منتھس کا ہی لیا کیوں ہوں ہوں
بھی سیکھو فون سے بھی سیکھو اگر فون سے اچھا لگے فون سے بھی سیکھو فون پہ زیادہ ٹرکس وکس دکھاتے ہیں
ہوں میں وہی کروں گی میں اگر مجھے ہوا نا پھر میں یوٹیوب سے ہی پڑھوں گی کیونکہ لیپ ٹاپ تو ہے میرے
ہاں اگر وائی ا بھی ہے تو
ہاں ہاں آج کون اٹکتا ہے ایک ہی کام پہ
کبھی بھی سیکھ سکتا ہے اور انسان کے پاس اسکل ہونا چاہیے
ہاں وہ اپورچونیٹی پھر نہیں آئے گی پتا نہیں لاسٹ سیکھ سکتا ہے نا مطلب اگر میں مطلب کروں گی نا یہ فلو شپ پھر اگر میں وہاں سے آ کے بھی میں دو مہینے میں بھی یہ سیکھ سکتی ہوں ایک ایک مہی میں بھی بی سیکھ سکتی ہوں یہ خود خود تک ہی ہے ج اب دیکھیں گے کیا ہوگا
ہاں اور آپ مجھے بتاؤ آپ اس سال گئی کہیں پہ گھومنے وومنے
ارے نہیں کہاں نہیں ہم گئے تھے پہلے جب یہ تھی نا چھوٹی عید میں فرینڈس کے ساتھ گئی تھی ہم گئے تھے رویل وغیرہ سری نگر اور اس سے پہلے ہم گئے تھے گلمرگ بھی رات کو اور بس یہ دو جگہ ہم گئے تھے
بہت ساری جگ پ گئے ہو
ارے نہیں دو جگہ پئی آج میرا بد تھا تو آج مجھے جانا تھا لیکن کہ میری تھینک یو ہمیں جانا تھا آج کہیں گھوم رہے لیکن وہاں الٹا ہی ہو گیا میری فرینڈ بیمار پڑ گئی س تم س پ سوری اس کے اس کے اوپر ہی سارا دار بدار سارا کچھ تھا ساری ذمہ داری اس نے لی تھی وہ بھی مار پڑ گئی میں بس چھوڑو اب کوئی وسہ نہیں
ٹھیک ہے تو ش بکت نے آ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا
وہ نہیں کرتی ہے لیکن مش کیا
اچھا ٹھیک
ہاں وہ نہیں کرتی ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ
چ
اب ہم نے زور سے آ جائیں گے اب دیکھیں گے پانچ دس دن کے بعد فی الحال تو یہ مسلہ یہ اوئیرنیس پروگرام بھیپڑ جائے
ہاںاں
بہت بڑی مشکل ہے
ہاں اور بہت بڑا ٹشن ہوتا
ہاں ہمیں اتنا ٹینشن وال مجھے روز کرتے چھوٹ رہے نے کال و اغیرہ
ہ اور ک کچھ لگتی ہے
ہے نا وہ میری کزن ہے
چچیری بہن
نہیں پفری بہن ہاں ہم ایک ہی ساتھ رہتے مطلب ایک ہی جگہ وہ محلے میں رہ دوسرے محلے میں رہتی ہے میں دوسرے میں رہتی ہوں تو تھوڑی ڈسٹینس زیادہ نہیں ہے ہوں
آپپ کب پکنک یا باہر جانا پسند کرتی ہووں اس موسم میں یا ونٹر میں
ونٹر میں تو میں زیادہ نہیں پسند کرتی ہوں لیکن اگر ویسی کوئی ڈیسٹینیشن ہو جو ویسی ہو مطلب جس میں مزہ آئے برف میں وغیرہ تو پھر ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک لیکن یہ آج اس موسم میں سبھی جاتے ہیں زیادہ ت تر لوگ اسی موسم میں جاتے ہیں
مزہ بھی آتا ہے
ونٹر میں انسان کو بہت
ہم گئے تھے نا ونٹر میں ہم گئے تھے ونٹر میں نے بولا نا ہم گلمر گئے ہیں تب ہمارے دوسرے فرینڈ کا برت ڈے تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کے کے لیے مطلب ایک طرف سے بولیں گے پارٹی ہی رکھی تھی تو اب ہم سب گئے تھے اس کی بہن بھی تھی اس کی بہن کی اس کا بہن بہن کی شادی ہوگی اس کا اس کا پتی بھی تھا اور اس کی مما بھی تھی ہم بھی تھے اس کے باقی فرینڈس وغیرہ بھی تھے تو ہم گئے نا گلمر ہم ٹھنڈ سے کتنے ہم مر گئے تھے ادھر ات مٹر اور ہم نے ہرٹس بھی بک کیے تھے انسان اگر باہر جاتا تو وہاں پہ ٹھنڈ تھی پھر کیا کرتے
ہاں وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے
اچھا لگتا ہے جانا
اور اس موسم میں دن بھی بڑے ہوتے ہیں انسان اگر صبح جائے گا شام تک واپس آئے گا ونٹر میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں پت ہی نہیں چلتا انسان کو صبح کب ہوئی اور شام کب ہوئی
آپ نہیں گئی کہیں پہ
میں بہت ساری جگہوں پہ گئی
ہوں کہاں کہاں
ھر میں میں نہیں جاتی ہوں
کوئنٹل میں دم گی تھ
میں مت گئی
آپ نہیں ہاں آپ تو نہیں تھے
ہ ایکچولی ہمیں اس ٹائم پے گھر پہ بہت
ہاں میں نے سنا تھا اس دن
پھر میں نہیں گئی
پھر ان کو ہوئی فرق
ہاں ان کو ہے فرق وہ اب اسٹیبل ہے
اللہ کو ہاں ٹینشن تو ہوتی ہے کیا کر سکتے ہیں ہمیں ہے یہاں نزدیک ہے نا یہ مگلو وغیرہ وہ پتا ہےیرا کو نہیں جائیں گی کس کے میں خود جا آتی اسکوٹی چلانانی لیکن میں ابھی وہاں سے نہیں گ وہاں وہ ہے نا ہلی
ہاں وہ ہی لےیریا ہے
ابھی م نے وہاں سے اسکوٹی نہیں چلائی آ کر پھر گئی تو
تبھی آپ نہیں جاتتی ہ آاں
ہ من جاتی اکیلے بھی مجھے نہیں ہے کوئی یہ میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں کہ
ہاں ایشو گپتا ب ہو رہی تھی ان کو گئیے اس کا ٹرپ کیسا رہا ہے
ان وہلے بولا اچھا رہا لیکن جو اس کے ساتھ وہ میم اور سیر تھی وہ بیمار پڑ گئی وہاں پہ
ہ ہ
ہاں کیا وہ اتنے بیمار پڑ گئے آ
اچھا ٹھیک ہے وہاں کا موسم ہے نا وہاں کا موسم تھوڑا یہ ہے یہاں سے ڈفرنٹ وہاں سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے
ہاں
اوپر سے ہمارا اوپر سے ہمارا یہاں پہ آج کا موسم یہاں پہ تو صبح ایک موسم ہوتا ہے دوپہر کا وہ ایک موسم ہوتا ہے اور شام کو دوسرا موسم ہوتا ہے پھر رات کو الگ ہی ہوتا تا ہے
اور کیا لیکن اب یہ جو ڈیٹ ہے نا ٹوینٹی تھرڈ سے بولا تھا انہوں نے کہ اب دھوپ ہوگی بس اب بارش نہیں پڑے گی مطلب اب اصل میں جووم اسٹارٹ ہوگا جون ختم ہونے والا ہے لیکن اب اصل میں جو
جون اسٹارٹ ہوگا ہاں انہیں تین منتھس میں یہاں پہ یہ ہوتی ہے دھوپ زیادہ ورنہ تو یہاں پہ ونٹر ہی ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ تر ونٹر ہی ہے تا ہے
ہاں میں نے وہ پڑھا تھا اچھے سے انہوں جو فم بھیجا تھا نا وہ میں نے پڑھا تھا اس میں ٹین ٹی ون ڈ ڈیز پہلے یہ ہے اس کو کیا بول ہاں
ریسیڈنشل
ہاں ٹ و میں اور پھر یہ پھر ہماچل کے شہر کو ایک مہینہ بولا تھا
ہاں وہ فورٹی فائیو ڈیز کا رہتا ہے ان کا وہاں پہ ہماچل میں
ہ پڑت
انہوں نے بولا تھا فورٹی ف فورٹی فائیو ڈیز کا رہ تھا
ہاں فائیو تھازینڈ سکس تھاؤزینڈ
پت نہیں میں شام کو بولوں گی شام کو میں کنفرم کروں گی
مجھے لگتا ہے جو ریزڈینشیل ہوگا نا مجھے لگتا ہے اس میںن اچھا ملے گا جو یہ ہے نا جو جے کے ایس ڈبلو والے جی ایس ڈبلیو والے ان کو ملتا ہے ان کو آپ ہو اس میں نہیں
نہ نہ مجھے پتا ان کو کیا کررمتا ہے
کو ایٹ کے ملتا ہے شاید
ہاں
ہے نا
نائن آلموسٹ ملتا ہے نائن پلس ج کارڈ ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے وہ وہی دیتے ہیں
ہاں وہ آلموسٹ ٹین کے تک ہو جاتا ہے تو ہاں تو وہی مجھے لگتا ہے وہ اور ان کو مت ہے ریزیڈینشیل ان کو گھر سے ہی کرنا ہے
نہ ان کو ریزیڈینشیل نہیں ہے ان کو ایک ہفتے میں ان کو بس پندرہ گھنٹے دینے ہوتے ہیں
ہاں
پھر وہ ان کو لیکن کمیونٹی میں ہی ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آفس ان کو بہت کام جانا پڑتا ہے
ہاں ہاں ان کا آفس وہاں میں نے وہ دیکھا وہ آفس ان کو وہاں پہ ہے وہ کوئی کہا کی شاید ھمم
ان کا اچھا ہے وہاں پہ لیکن وہ بھی اچھا ہے انیشیل کے لیے وہ اچھا ہے وہ بول رہے تھے شاید ایک ایکسٹینٹ ہوگا
تین سال کے لیے با سا ایکسٹین ہوگا
ہاں
دیکھتے ہیں میں یہ بولتا ہمیں ونٹیئر کی جگہ فلو بنا اور پت ہے ان کو کیا ہے سچ میں ان کو یہ ہے ان کو لینا ہی نہیں سوشل ورکرس جنہوں نے سوشل ورک میں ماسٹرس کیا ہے نا ان کو سوشل ورکر اس لے ان کو مطلب وہ لینے نہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کچھ
ان پہلے ہی وہاں پہ کوالیفکیشن لکھھی ہوتی ہے نا انہوں نے کوالفیکیشن میں لکھا ہوتا ہے
نہیں وہ سر نے وہ سر سر نے بولا تھا نا چھوڑ رانی کو کہ وہاں پہ ایسے وہاں پہ اپنا یہ بولنا ہی نہیں اپنا پروفیشن اپنا یہ نہیں اور ڈگری کا نام بھی نہیں بولنا جب وہ بولیں گے تب بولنا کیونکہ ان کو لگنا چاہیے کہ ہاں ان کو پتا ہی نہیں ہے مطلب کچھ ان کو انہوں نے ٹریڈ کیا ہے
ا اوکے یہ اینچی او والے
یہ اس لیے لیتے ہیں ماں ماسٹرس ڈگری والوں کو
ان کو زیادہ م ہاں ان کو من ہ ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے
ہاں انم کو آسانی ہوتی اگر ایسے ہی کریں گ نا الی میں مکان تواں پہ اتنا شور ہے
اوکے میں آپ کو پھر بعد میں کال کروں گی
چلو ٹھیک ہے
اوکے اللہ
اک اللہ حافظ